ہیلو
آواز آ رہی ہے
ہاں جی سلام و علیکم
وعلیکم السلام کیسی ہو
بہت اچھی ہوں آپ سنائیے آپ کی کیا حال ہے
ہاں سب خیریت ہے اللہ کی رحمت ہے اور سنائیے اور گھر میں سب خیریت سے ہیں کیا
ہاں جی سب ہمارے گھر خاندان میں سارے لوگ خیریت سے ہیں آپ بتائیے آپ کے گھرخاندان میں سارے لوگ خیریت سے ہیں نہ
ہاں ہمارے گھر میں بھی سبھی لوگ بہت تو موج مستی میں ہے سب خیریت سے ہی ہے
اچھا ادنا آپ سے کافی دنوں بعد ملاقات ہوئی
جی
اصل میں اور سوشل میڈیا کے بیچ ہم لوگ اپنا سبق طے کر گئے تو کیوں نہ آج ہم سب فائدے اور نقصان بھی بات کرتے ہیں
جی صحیح کہا آپ نے کی آج کل کے لوگ تو سبھی اب تو سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں ایسا اب تو ننیانوے میں سے کوئی ایک ہی ہوگا جو سوشل میڈیا کا استعمال نہیں کر رہا ہے لیکن آج کل تو لوگ سوشل میڈیا کا استعمال فائدے اور کئی ساری چیزوں کے لیے کرتے ہیں جیسے کی سوشل میڈیا سے فائدے تو ہیں تھوڑے بہت ہیں لیکن اس سے زیادہ تو نقصان ہی ہے سوشل میڈیا کے
ماشاء اللہ صحیح بات کہئی تو میں تھوڑا سا سوشل میڈیا جو فائدے ہوتے ہیں اس کے بارے میں آپ سے رابطہ کرنا چاہوں گی
جی جی صحیح ہے
بہت بڑا اثر چلیا ہے اس طریقے سے یہ فائدہ ہی ہے بہت لوگول سے فون کے ذریعے ویڈیو کال پہ بات کر سکتے ہیں رابطہ کر سکتے تے ان سے ہےنہ
جی جی صحیح کہا آپ نے
اور نا اس سے علم اور معلومات حاصل کرنے میں بہت آسانی ہوتی ہے
جی جی اور ویسے مطلب آپ کی آواز تھوڑی ایسے ہی لگتی ہے کہ کم آ جاتی ہے کبھی کبھار زیادہ آ جاتی ہے مطلب سننا ہی نہیں دیتا ہے مطلب ٹھیک سے
اچھا بہت اچھا فرمایا آپ نے ہاں تو ابھی آ رہی ہے
ہاں اب آ رہی ہے آپ کی آواز اور سوشل میڈیا کے اور فائدے سنائیے
ہاں تو سوشل میڈیا نا تعلیم کے لیے آن لائن کورس تعلیم مضامین آسانی سے مل جاتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کی آن لائن تعلیم بھی بہت اچھے سے کرائی جاتی ہے آن لائن کورس بہت سارے اپلبدھ ہوتے ہیں آ سانی سے مضامین مل جاتے ہے نا کاروبار کی تحریر روزگار نئے افثر پیدا بھی ہوتے ہیں نہیںئے موقع ملتے ہیں کیونکہ آج کل سوشل میڈیا پہ ہر ای جیسے وائرل ہو جاتی ہے چاہے وہ اچھی ہو چاہے وہ بری ہو تو روزگار کے لیے بھی اچھا موقع پیدا کرتی ہے دور رہنے والے عوام دوست اور خاندان سے ہر وقت رابطہ بھی بنا رہتا ہے نا
جی جی جی
اہم خبریں اور دنیا بھر کی تازہ معلومات فورا مل جاتی ہے
جی جی آپ نے بالکل صحیح فرمایا کی مطلب اسے مطلب کئی دور کے جو رشتے دار وغیرہ ہیں وہ آرام سے باتیں کر سکتے ہیں گھر بیٹھے اور اس کے ساتھ ساتھ مطلب یہ تعلیم میں بھی بہت فائدے مند ہے آپ نے سنایا کی اب تو آن لائن کورسز وغیرہ کئی ساری چیزیں چل رہی ہیں جن سے جو بچے ہیں وہ گھر پر ہی تعلیم لے سکتے ہیں اسکول کے ساتھ ساتھ
بالکل صحیح فرمایا آپ نے ماشاء اللہ کیا بات کہی ہے اور دوسرا آپ نے دیکھا یہ ہوگا کہ سمجی بیداری پھیلانے میں اور اچھے پیغام پہنچانے کا بھی اثردار ذریعہ ہے تفریح کے لیے ویڈیو نہ صرف کے اور دوسرے مشائل موجود ہوتے ہیں اور ضرورت کے وقت میں نا مدد مشورہ اور رہنمائی بھی آسانی سے مل جاتی ہے جیسے کسی کو مدد کی ضرورت ہو نا تو سوشل میڈیا پہ اگر ہمیں پوسٹ کر دیتے ہیں تو بہت آسانی سے مدد مل جاتی ہے
جی جی بالکل صحیح کہا کہ اب تو مطلب ہو جاتا ہے سوشل میڈیا سے سب کچھ جیسے کوئی اگرگھر پر بے روزگار بیٹھا ہے تو وہ کچھ نہیں تو مطلب سوشل میڈیا کا استعمال کر کے تھوڑے بہت روزگار کے لیے مطلب بہت پیسے کما لیتا ہے اور مطلب سوشل میڈیا تو آج کے سمے میں سنچار کا سب سے لوکپ مادھیم بن گیا ہے ا اس کے مادھیم سے لوگ دنیا کی کسی بھی کونے میں بیٹھے ویکتی سے بھی ترنت سمپرک کر سکتے ہیں جیہ تعلیم کے ساتھ ساتھ بیس منورنجن اور جانکاری پراپت کرنے کا ایک پرباوی سادن ہے
جی مارسال میں آپ نے بہت اچھا گنمایا کیا بات ہے اور جس دن ہم ک فائدے کی بات کرتے اس سب دیا کہ ہم سوشل میڈیا کے نقصانات سے بھی آپ نہیں گا دیتے د ہوولیا دو ہوئی تلوار ہے جو کی اپن استعمال کریں گے تو بہت اچھی ہے اور استعمال کر رہے ہیں تو اس میں گھس گئے تو ایک طریقے سے وہ نقصان دائک ہی بہت زیادہ ہے تو میں کچھ نقصان داںک زیادہ گھر کا تھوڑا سا بتاتی ہے نا
جی جی آپ نے صحیح فرمایا کہ مطلب سوشل میڈیا کا کے نقصان بھی ہے جیسے اس کا مطلب زیادہ وقت اگر اس میں لگائیں گے تو وقت کی بھی بربادی ہوتی ہے اور پڑھائی میں توجہ کی کمی اور ذہنی دباؤ کا کارن بن سکتی ہے اور کئی بار تو آپ نے دیکھا ہو کہا کہ جھوٹی خبریں ہوتی ہیں اور افواہیں ہوتی ہیں وہ تیزی سے پھیلتی ہے جس سے لوگوں میں غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے اور مطلب اس کے علاوہ سائبر جرم بھی ہوتا ہے اور نجی معلومات کی چوری ایسی سمسیایں بھی بڑھ رہی ہیں ہ میں تو میں تو یہی کروں گا کہ اگر آپ سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہو تو احتیاط اور ذمہ داری کے ساتھ کرنا چاہیے اگر اس کا صحیح استعمال کیا جائے تو یہ ہماری زندگی کو آسان مفید اور کامیاب بنانے میں م م پور بھومکا نبا سکتا ہے
بالکل ماشاءا اللہ آپ نے بہت رس فرمایا ا جیسے ہم آپ سے سوشل میڈیا کے نقصانات پر رابطہ کریں گے سوشل میڈیا کا زیادہ استعمال وقت بربادی یا وقت بہت زیادہ جضایا کرنا اس کا بھی سبب بن جاتا ہے نا اس کے ہ کی پڑھائی کام بھ ملب بہت اثر پا بال دیتی ہے غلط معلومات چلتی ہے جس سے لوگ عمراہ و بھیغت ہو جاتے ہیں کوئی بھی غلط میز وہ بہت تیزی سے پھیل جاتی ہے جس سے لوگ بہت زیادہ برمت ہو جے ہیں تو نے دیکھ کی لوگ بہت گمراہ ہو جاتے ہیں ذاتی معلومات کے لیک ہونے کا خطرہ بھی رہتا ہے جس سے پرائیویسی متاثر ہوتی ہے آپ نے دیکھا ہی ہوا کہ آج ہر چیز جسے وائرل ہو جاتی ہے لیک ہو جاتی ہے ہماری جو نیچی جانکاری ہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے بہت جلدی سے پھیل جاتی ہے چا
نہیں سوشل میڈیا کا صحیح استعمال ہمیں نہیں ہی مہارت کو سیکھنے اور اپنی صحالیت مطلب چمتا کو بہتر بنانے کے کا موقع دیتا ہے اور بہت سے لوگ اس کے ذریعے آن لائن کاروبار شروع کر کے اچھی آمدنی کما رہے ہیں وہی اگر اس کا بے حساب استعمال کریں مطلب اتیہدک استعمال کریں نا تو انسان تنہائی بے چینی ذہنی تخان مطلب کئی ساری چیزیں کا شکار بن جاتا ہے یہ اس لیے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے وقت کا صحیح انتجام کرے اور کیول مفید اور مصد کا معلومات پر ہی بھروسہ کرے
بالکل ماشا اللہ آپ نے کیا دراز فرمایا کیا اللہ سائبر بولگ بولنگ بھی آپ نے دیکھا ہوگا آن لائن دھوکا دڑی اور کیا بکنگ کا بھی خطرہ بڑ ہی رہا ہے اور ہر وقت دوسرے سے اپنا مقابلہ کرنے کی وجہ سے تناؤ مایوسی نراشا اور بےچینی بھی بڑھ سکتی ہے ٹی رت کاپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ لائکس اور فالوورس کی دوڑ میں ان کی حقیی زندگی سے دور کر رہا ہے اور بچوں اور نوجوانوں اور غیر مناسب مضامین کا بہت برا اثر پڑ رہا ہے آنکھوں کی ہاں نیند کی کمی صحت سے جڑی بہت ساری پریشانی بھی ہو سکتی ہے اگر سوشل میڈیا کا صحیح استعمال زندگی اور زند ذمہ داری اور احتیاط کے ساتھ کیا جاتا ہے نا تو شاید اس کے فائدے سے زیادہ نقصانات پہنچ سکتا ہے
جی جی آپ نے صحیح کہا اگر ہم سوشل میڈیا ایک نعمت بھی ہے مطلب ردان بھی ہے اور ایک ذمہ داری بھی ہے اس کا اگر صحیح استعمال کریں گے تو ہمیں کامیابی علم اور ترقی کی اور لے جاتا ہے جبک اس کا مطلب مطلب اگر غلط استعمال کریں گے تو نقصان وقت کی بربادی وہ غلط فہمی کا کارن بن جا بن سکتا بھی ہے اور اس لیے ہمیں مطلب سوشل میڈیا کا احتیاط اخلاق اور ذمہ داری کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے میں تو یہی کہنا چاہوں گا ویسے
بالکل ماشاء اللہ آپ نے درست فرمایا اور دیکھا یہ ہوا کہ ہر چیز کی طرح سوشل میڈیا بھی ایک ذریعہ ہے اگر اس کا استعمال صحیح مقصد صحیح وقت اور احتیاط کے ساتھ کیا جاتا ہے شاید یہ ب بےحد مفید ہے لیکن غلط استمعال سے نقصان دہ بنا بھی سکتا ہے
جی جی ویسے میرے کو آج آپ سے بات کر کے بہت کچھ سیکھنے کو ملا شکریہ بات کرنے کے لیے
بالکل شکریہ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ماشاء اللہ خدا حافظ
خدا حافظ